ہیلو ہاں السلام علیکم کیسی ہو بہت دن ہو گیا بات نہیں ہوئی
وعلیکم السلام میں ٹھیک ہوں تم سناؤ
ہوں الحمد آللہ ٹھیک ہوں بس تھوڑا اسٹڈیز اور گھر کے کام میں بزی رہتی ہوں
سیم یار کبھی کبھی لگتا ہے دن بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے
بالکل ویسے تمہارا ڈیلی روٹین کیا ہوتا ہے
میں صبح جلدی اٹھتی ہوں نماز پڑھتی پھر بریک فاسٹ کر کے پڑھائی کرتی ہوں
اچھا اچھا روٹین ہے میں تو کبھی کبھی لیٹ اتی ہوں پھر سارا شیڈیول میرا بگڑ جاتا
ہوتا ہے لیکن روٹین مینٹین کرنے سے کام آسان ہو جاتا ہے
ہوں صحیح کہہ رہی ہو ویسے فری ٹائم میں کیا کر
مجھے بکس پڑھنا اور سانگس سننا پسند ہے تم
مجھے کوکنگ ویڈیوز دیکھنا اور کبھی کبھی ڈرائنگ کرنا اچھا لگتا ہے
ہ ہ واؤ ڈرائنگ تمہاری ہابی بہت اچھی ہے
تھینکس ویسے فیوچر کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے
ہاں میں چاہتی ہوں اچھی جاب کروں فیملی کو پراؤڈ فیل کرو
ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا گن ہے تمہارا میں بھی انڈیپینڈنٹ بننا چاہتی ہوں
اور بننا بھی اچھا چاہیے اپنے ڈریمس کے لیے محنت ضروری ہے
کبھی کبھی نا موٹیویشن کم ہو جاتی ہے
اور جب بھی ایسا ہو سوچ سوچو کہ تم یہ سب کس لئے کر رہی ہو
اچھا یہ بات تو بہت ہیلپ فل رہے گی پھر تو
فرینڈس اسی لیے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے
سچ میں لکی ہوں کہ تم جیسی فرینڈ ملی
وہ کسی کو سنسیئر دوست نہیں ملتے
بالکل صحیح کہہ رہی ہو آج کل سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ ملتے ہیں لیکن اس میں جینوین لوگ کم ہی ہوتے ہیں
صحیح کہا کوالٹی فرینڈشپ کوانٹیٹی سے بیٹر ہوتی ہے
صحیح ہے یہ ہنڈریڈ پرسینٹ ویسے ویکینڈ میں کیا پلان ہے تمہارا
سوچا ہے روم آرگنائز کروں گی اور تھوڑا ریسٹ بھی
اچھا پلان ہے میں شاید امی کے ساتھ شاپنگ کرنے جاؤں گی
نئے شاپنگ ہمیشہ موڈ فریش کر دی تے
بالکل اسپیشلی جب ہم اپنی پسند کی چیزیں ہمیں مل جائیں تب زیادہ اچھا مزہ آتا ہے
بالکل صحیح آپ نے
چلو آج تم سے بات کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے نہیں ابھی
ابھی نہیں کیا کر رہی ہو
آن اوں ویسے کچھ خاص نہیں ہے بس چائے ہاں بس چائے پی رہی ہوں تم سناؤ تم کیا کر رہی ہو
میں بھی فری ہوں سوچا تم سے بات کر لوں
اچھا کیا ویسے تم تھوڑی سی ابسٹ لگ رہی ہے وہ سب ٹھیک تو ہے نا
ہاں بس تھوڑا اوور تھنکنگ ہو رہی ہے
کس بات کی
کبھی کبھی فیوچر کو لے کر ٹینشن ہوتی ہے سمجھ نہیں آتا یہ سب کیسے مینیج ہوگا
ہاں دیکھو فیوچر کے بارے میں سوچنا ایک نارمل بات ہے لیکن زیادہ سٹریس لینا یہ چیز اچھی نہیں ہوتی ہے
مجھے لگتا ہے سب لوگ لائف میں مجھ سے آگے نکل رہے
دیکھو ہر کسی کا ایک ٹائم الگ الگ ہوتا ہے نا کمپریزن ہمارے اسٹریس کو اسٹریس ہی دیتا ہے صرف ہم کو
پتا ہے لیک ن سوشل میڈیا پتہ ہے لیکن سوشل میڈیا دیکھ کر اور عجیب لگتا ہے
ہوگی پر سوشل میڈیا پر لوگ صرف اپنی بیسٹ سائٹ کو ہی دکھاتے اسٹرگل تھوڑی دکھا دیتے ہیں
ہاں یہ بات صحی ہے
تم اپنی پروگریس دیکھو دوسروں کو نہیں دیکھنا
ہاں کبھی کبھی کانفیڈینس بھی لو ہو جاتا ہے میرا
ہ کانفیڈنس تھوڑا سلو بلڈ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ کو نوٹس کیا کرو
جیسے
جیسے اگر تم نے آج کوئی ڈیفیکلٹ کمپلیٹ کیا ہے نا کام کو انجام دیا تو وہ تمہاری ایک اچھی اچیومنٹ ہوگی
میں آج اپنا پینڈنگ ورک فنش کیا
دیکھا یہ کتنی اچھی بات ہے
تم ہمیشہ اتنی پزیٹیو کیسی رہتی ہو
دیکھو میں بھی ہر وقت پزیٹیو نہیں ہوتی ہوں بس نگیٹو تھا کو اپنے کنٹرول کر لینے کی کوشش کرتی ہوں
کیسے
ناقابل سماعت جب اسٹریس ہو تو تھوڑا بریک لو دعا کرو یا کسی کےب ٹرسٹیڈ پرسن کو بات کر لیا کرو
شاید مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے
بالکل ا کچھ اکیلے ہینڈل کرنا ضروری نہیں ہوتا ن ہمیں اپنے فرینڈس کا سپورٹ بھی لے لینا چاہیے
شکریہ یار تم سے بات کر کے ہلکا فیل ہو رہا ہے
دوست ہوتے ہی اس لیے ہے
سچ میں تم بہت اچھی دوست ہو
اور تم بھی بس خود پر ڈاؤٹ کم کیا کر
کوشش کروں گی
بس ایک چیز یاد رکھو ہمیشہ سلو پروگریس بھی پروگریس ہی ہوتی ہے اچھا
ابھی کہاں سے
کہا ہاں آواز آ رہی ہے
ہاں آ رہی ہے
اور بتاؤ کیسی ہو تم
کیسی ہے ہاں یار کچھ دن سے بہت تھکان فیل ہو رہی ہے
ہمم تو تم یے اپنی اچھی نیند لے رہی ہو نا
نہیں لیٹلی لائٹلی لیٹ سو رہی ہوں اور صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے
شاید اسی وجہ سے باڈی ٹائٹ لگ رہی ہے تمہاری سونا بہت ضروری ہوتا ہے نیند ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے
ہاں مجھے بھی لگتا ہے میری سلیپ شیڈیول خراب ہو گیا ہے
ہمم ویسے کتنے گھنٹے سوتی ہو
مشکل سے مشکل پانچ یا چھ گھنٹے
ہاں سات سے آٹھ گھنٹے سونا چاہیے کم نید سے موڈ آ ہاں دیکو کیا ہوتا ہے نا کی جب ہم کم نیند لیتے ہیں تو منڈ اور ہیلتھ ہمارا دونوں خراب ہو جاتا ہے
صحیح کہا اور سر میں بھی درد ہونے لگتا ہے
پانی دن میں کتنا پیتی ہو
سچ بتاؤں تو بہت ہی کم
ہاں ڈی ہائیڈریشن سے بھی ہمارے سر میں درد ہونے لگتا ہے ویکنس فیل ہوتی ہے
لگتا ہے مجھے واٹر انٹیک امپروو کرنا پڑے گا
بالکل کرنا پڑے گا اور ڈائٹ کیسی ہے
بریک فاسٹ اکثر اسکپ کر دیتی ہوں
ارے بریک فاسٹ اسکپ مت کیا کرو انرجی کے لیے ضروری ہوتا ہے
کبھی ٹائم نہیں ملتا
کچھ سمپل کھا لیا کرو جیسے فروٹس ہیں ایگ ہے انڈا ہے سینڈوچ ہے پوہا ہے یہ سب چیزیں کا لیا کروں
ہاں ٹھیک ہے آپ سے یہ سوچوں گی کہ یہ ساری چیزیں ایڈ آن کر لیں
ایکس سائز کرتی ہو
نہیں بس گھر کی کام
ہ روز بیس سے تیس منٹ کی واک بھی بہت ہی انف ہوتی ہے ہمارے لیے
مجھے لیزینس بہت ہوتی ہے
اچھا ایک چھوٹے سے اسٹیپ سے شروعات کروں دس منٹ
اسٹیس بی ہیلتھ کو افیکٹ اسٹارس میں اسٹیس بھی ہے ہیلتھ کو
ہوں سی ہے بہت زیادہ دیکھو اسٹریس اسلی ڈائجیشن سب کچھ امپیکٹ ہوتا ہے
کبھی کبھی غصہ بھی ہو صہ بھی آنے لگتا ہے
جب ایسا کبھی ہو تو لمبی سانس لو تھوڑا بریک لو اپنے آپ کو یہ سب چیزیں ہمارے کام آتی ہیں
تم ہےتم اپنی ہیلتھ کیسیے مینٹین کرتی ہو بتانا
دیکھو میں پانی زیادہ پیتی ہوں واک کرتی ہوں جنک فوڈ تو بالکل بھی نہیں کھاتی
جنک فوڈ میری ویکنیس ہے
خھاتی ہوں سچ میں
نہیں نہیں
سی وتاا
نہیں کبھی کبھی نہیں کھاتی ہوں کبھی ک فرینچ فرائز میرے فیورٹ
ا کیا اچھا فرینچ فرائیز کبھی کبھی کا ٹھیک ہے ہاں کبھی کبھی ٹھیک ہے یوزولی کبھی کبھی ہم کھا سکتے ہیں ڈیلی نہیں کھا سکتے میں بھی نہیں پسند کرتی میرے بچے بھی نہیں پسند کرتے اگر کوشش بھی کرتے ہیں نا تو
آپ اتنا اچھا اچھا کوکنگ کر کھلاتے ہیں اسی لیے
ہاں ہم میں گھر پہ ہی بنا کے کھلا تھی ہوں چلو ٹھیک ہے میں ابھی کال بیک کرتی ہوں ہاں ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے ہاں